ہلو
ہلو
آپ کو آ رہی ہے میری آواز
ہاں
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسییو
میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو
میں بھی خیریت سے ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں میرے گھر میں سب ٹھیک آپ کے گھر میں سب ٹھیک
جی ہاں الحمد للہ اور اسکول گئی تھی
ہاں میں گئی تھی تم کیوں نہیں آئی تھی
وہ میری طبیعت تھوڑی ناساز تھی اسی لیے
اچھا ٹھیک اب فرق لگ رہی ہے کچھ
تو ٹھیک ہی ہوں میں اور بتاؤ کیا کیاج اسکول میں
آج پڑھائی کی اور تھوڑا کھیلا بھی
ٹھیک ٹھیک کیسا گیا تمہارا دن
ا
ہوں
ٹھیک تھا
اچھا ٹھیک کھانا کھا
کی
ا کیا کری تھی
بات ٹھیک تھی
کہ وہ میں کہہ رہی تھی کہ جو کل سکول میں جو ٹیچر نے کرپشن کو ڈسکشن کیا تھا اس نے مجھے کافی سوچنے پر مجبور کر دیا
بالکل مجھے بھی یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ لگا کرپشن ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ ہے
سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کرپشن سے مراد کیا ہے
کرپشن کا مطلب ہے اپنے اختیار یا عہدے کا غلط استعمال کرنا تاکہ ذاتی فائدہ حاصل کیا جا سکے اس میں رشوت لینا دھوکا دینا گاپان کرنا اور نہ انصافی کرنا شامل ہے
بالکل صحی جب لوگ اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے ادا نہیں کرتے اور اپنے فائدے کے لئے قانون توڑ دیتے ہیں تو اسے کرپشن کہتے ہیں
کرپشن صرف سرکاری اداروں تک محدود نہیں ہوتی یہ زندگی کے مختلف شعبوں میں پائی جاسکتی ہے
ہاں صحیح کہا تم نے اسکول دفتر بزنس اور سیاست میں بھی کرپشن نظر آتی ہے
آج کل لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی رشوت یا جھوٹ کوئی بڑی بات نہیں لیکن اصل میں اسی سے کرپشن کا آغاز ہوتا ہے
بالکل جب چھوٹی برائیوں کا نظر انداز کیا جاتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں
کرپشن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ انصاف کو ختم کر دیتی ہے
کیسے
مثال کے طور پر اگر دو افراد کسی نوکری کے لیے درخواست دیتے ہیں اور ان میں سے ایک صرف رشوت دیکھ کر نوکری حاصل کر لیتا ہے تو حقدار شخص سے اس اس کا حق چھین لیا جاتا ہے
یہ واقعی بہت افسوسناک بات ہے اس طرح قابل لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ناقابل لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں
اسی وجہ سے ادارے کمزور ہو جاتے ہیں اور ترقی کا عمل متاثر ہوتا ہے
کرپشن ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچاتی ہے
کاری پیسہ غلط جگہ استعمال ہوتا ہے یا چوروری ہو جا چوری ہو جاتا ہے تو ترقی کے پروجیکٹس مکمل نہیں ہو پاتے
یعنی جو پیسہ اسکولوں ہاسپٹلوں اور سڑکوں پر لگنا چاہیے وہ کچھ لوگوں کے جیبوں میں چلا جاتا ہے
جی ہاں اور پھر یہ عوام بنیادی سہولیات سے محروم رہ جاتی ہے
مجھے لگتا ہے کرپشن غریبی میں بھی اضافہ کرتی ہے
بالکل جب ملک کی وسیلے انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں ہوتے تو امیر اور غریب اور غب ہو جاتا ہے
اسی لیے کرپشن کو کئی لوگ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہیں
صحیح کہا جہاں کرپشن زیادہ ہوتی ہے وہاں انویسٹمنٹ اور ترقی کے موقعے کم ہو جاتے ہیں
کرپشن کا اثر تعلیم پر بھی پڑتا ہے
ضرور اگر تعلیمی اداروں میں سفارش اور نا انصاف ہو تو محنتی اسٹوڈنٹس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے
اور اگر اگزامز میں چیٹنگ یا مارکس کے لئے غلط طریقے استعمال کیے جائے تو میرٹ کا نظام خراب ہو جاتا ہے
بالکل تعلیم کا مقصد علم اور عقل حاصل کرنا ہے لیکن کرپشن اس مقصد کو نقصان پہنچاتی ہے
اسلام بھی کرپشن کی سخت مذمت کرتا ہے
ہاں اسلام ایمانداری عدل اور امانت داری کی تعلیم دیتا ہے
قرآن اور احادیث میں رشوت اور دھونکے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے
جی ہاں جو شخص دوسروں کے حقوق تلف کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہو گا
اگر لوگ اپنی دینی تعلیمات پر عمل کریں تو کرپشن میں کافی کمی آسکتی ہے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں
تمہارے خیال میں کرپشن کے بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں
میرے نزدیک لالچ سب سے بڑی وجہ ہے
بالکل جب انسان حلال اور حرام کا فرق بھول کر صرف پیسہ جمع کرنے کے پیچھے لگ جائے تو کرپشن جنم لیتی ہے
دوسری وجہ قانون پر کمزور عمل درامد بھی ہے
یعنی اگر مجرم کو سزا نہ ملے تو لوگ اور ہمت پکڑ لیتے ہیں
بالکل جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کرپشن کرنے والوں کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو وہ بھی وہی راستہ اختیار کر لیتے ہیں
کچھ لوگ سفارش وہ بھی کرپشن کی ایک سک شکل سمجھتے ہیں
ہاں جب کسی نا حق شخص کو سفارش کی بنیاد پر فائدہ دیا جائے تو یہ بھی نا انصافی ہے
کرپشن سے عوام کی اعتماد بھی کم ہوجاتی ہے
بالکل جب لوگ اداروں پر بھروسہ کھونا شروع کر دیتے ہیں تو معاشرے میں مایوسی پھیلتی ہیں
جی کیا کہا آپ نے
بالکل جب لوگ اداروں پر بھروسہ کھونا شروع کر دیتے ہیں تو معاشرے میں مایوسی پھیلتی ہے
جی ہاں
اور یہ سوچ خود ایک بہت خطرناک بات ہے
ہاں کچھ لوگ سفارش کو بھی کرپشن کی ایک شکل سمجھتے ہیں
ضرور اگر بچپن سے سچ بولنا اور امانت داری سکھائی جائے تو بچے پڑے ہوکر ایماندار شہری بنتے ہیں
گھر اور اسکول دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اچھے اخلاق کی تربیت دے
میں نے اکثر سنا ہے کہ کرپشن کا آغاز گر سے ہوتا ہے
کیسے
جب والدین بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں غلط طریقوں سے کام نکالتے ہیں تو بچے اسی کو نارمل سمجھنے لگتے ہیں
یہ بات واقعی سوچنے والی ہے
اسی لے ہر شخص کو اپنی زندگی سے اس برائی کو ختم کرنا چاہیے
کرپشن کی وجہ سے قومی وسیلے بھی ضائع ہو جاتے ہیں
بالکل بہت سے پروجیکٹ صرف کاگ زون تک محدود رہ جاتے ہیں
اور عوام انہیں سہولیت سے محروم رہ جاتی ہے جن کا انہیں حق ہوتا ہے
کرپشن ملک کی شہرت کو بھی متاثر کرتی ہے
کس طرح
جب کسی ملک میں کرپشن زیادہ ہو تو دوسرے ممالک کے لوگ اس ملک میں تجارت یا سرمایہ کاری سے ہچکچاتے ہیں
یعنی کرپشن صرف فرد ہی نہیں بلکہ قومی سطح پر بھی نقصان پہنچاتی ہے
بالکل
کیا ٹیکنالوجی کرپشن کو کم کر سکتی ہے
ہاں کافی حد تک آن لائن سسٹمز اور ڈیجیٹل ریکارڈ سے شفافیت بڑھتی ہے
جب ہر چیز ریکارڈ پر ہو تو غیر قانونی کاموں کو چھپانا مشکل ہو جاتا ہے
اسی لیے بہت سے ملک ڈیجیٹل سسٹمز کو فروغ دے رہے ہیں
لیکن صرف ٹیکنالوجی کافی نہیں ہے
بالکل جب تک لوگوں کی سوچ نہیں بدلے گی مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوگا
ایمانداری اور خوف خدا سب سے اہم چیزیں ہیں
میں تمہاری بات سے پوری طرح متفق ہوں
ہم اسٹوڈنٹس کو کرپشن کے خلاف کیا کردار ادا کر سکتے ہیں
سب سے پہلے ہمیں چیٹنگ اور جھوٹ سے بچنا چاہیئے
اور اپنے دوستوں کو بھی ایمانداری کی اہمیت بتانی چاہیے
اچھی مثال پیش کرے تو دوسرے بھی متاثر ہوں گے
اسکول میں اویرنیس پروگرامز بھی ہونے چاہیئے
ہاں ڈبیٹ اسپیچ اور سیمینارس کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو اس مسئلے کے بارے میں آگاہی دی جا سکتی ہے
جی ہاں کرپشن کے خلاف میڈیا بھی اہم کردار ادا کرتا ہے
بالکل میڈیا لوگوں کو حقائق سے آگا کرتا ہے اور غلط کاموں کو سامنے لاتا ہے
جی ہاں بالک بہت شکریہ آپ کا مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
ہاں بالکل
چلو بعد میں بات کرتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ